السلام ج فوائیں
جی سب ٹھیک ہے اللہ کی دعا سے سب کہہ رہیے تھا
جی شکریہ ہو گیا
اور کیا
کھانا پینا ہو گیا آپ کا
نہیں ابھی نہیں ہوا صبح صبح کون کھانا کھاتا ہے
ارے تو بریک فاسٹ تو ہوتا ہی ہے نا
ہاں فاسٹ ہویا
ہاں تو بریک فاسٹ میں کیا کیایا آپ نے ہاں ہاں ہوگیا ہو گیا
ایک پاس تو ہم نے پ خھائی
ص و
ہوں
تو مطلب پورے دن کا آپ کا روٹین کیا رہتا ہے
میرا پورا دن کا روٹین ویسے ہی اسٹڈی وغیرہ کرنا نہا دھو لیےکھانا پینا کھانا تھوڑا ٹائم فون چلانا پھر پڑھنا پھر سو جانا یہی روٹین ہے
ارے واہ اتنا چھوٹا سا روٹین بہت بڑھیا ہے
چھوٹا سا ہی روٹین ہے
اچھا اچھا صحی ہے پھر تو تو یہی ہے کہ مطلب اپ پڑھائی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ مطلب پڑھائی جو ہے اس کا ہمارے جیون میں کیا مہتو ہے اور اس کے ہونے سے ہمارے جیون میں کیا کیا پریورتن آ سکتے ہیں کیا بتا سکتے ہیں آپ
ہاں پڑھائی ہمارے جیون کا سب سے مہتو پورن حصہ ہوتا ہے پڑھائی کرنے سے سے ہماری آرتھک استھتی بہت سدھر جاتی ہے جیسے ہم پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کے دعا سے نوکری بھی لگ جاتی ہے پھر اپنی آرتھک استھتی پرریورتت ہو جاتی ہیں بہت اچھی لگژری لائف ہو جاتی ہے
جی جی
اور ویسے نوکری لگے یا نہ لگے پر ہر کسی کو نا پڑھنا چاہیے
جی جی بالکل بالکل
ہم پڑھے لکھے ہوں گے تبھی تو آگے بھویشیہ بڑھیا بنے گا چاہے ہماری نوکری نہ لگے پھر بھی ہمیں کوئی پاگل تو نہیں بنائے گا کوئی بیوقوف بنا کے چلا جائے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تو انھیں من چاہتے بیوقوف بنا کے چلا جاتا ہے
بالکل بالکل صحی فرما رہے ہیں تو یہی ہے کہ کہ اور آپ مطلب آپ نے کیا پڑھائی کی ہے
میں نے نا بی ایڈ کر لی ہے بی اے کر لی ہے اب نہ میری ای سی سی چل رہی ہے
اچھا اچھا بالکل بالکل ہاں صحی فرمایا آپ نے تو ہاں مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ نے جی ٹولتھ کیا ہے اور ای سی سی کی ہے صرف بی ایڈ ابھی کی ہی نہیں ہے
آپ سے کہ کون بول رہا تھا کہ میں نے بی اے بی ایڈ نہیں میرے ای سی سی کی ہے بی ایڈ نہیں کی ہے
ا ارے ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا جو باتیں کر رہا ہوتا ہے اس کے انوسار ہی سمجھ جاتی ہیں کہ کون کیا کیسی ہے میں صحی بول رہا ہوں نا
نہیں آپ غلط بول رہے ہو میں نے بی اے اور ای سی سی کی ہے میری بی اے چل رہی ہے
نہیں بی ایڈ کی کہہ رہا ہوں میں تو بی ایڈ کی کہہ رہا ہوں ابھی بی ایڈ آپ کی
بی ایڈ کا بولا میں نے بی اے اچھا میرے غلطی سے بول گیا ہوا میرے بی اے اور ای سی سی ہو رہا ہے
ہاں ہاں بی اے فرسٹ ایئر ہے یعنی سیکنڈ سیمسٹر یہ پیپر لگیں گے اور ای سی سی اب چل رہا ہے تمہارا اسی جنوری میں ایڈمیںشن کیا ہوگا ہے نا
ہاں
کیونکہ جنوری والے سیزن ہی تو ہے
آپ کو ایسے اتنا پتا کہ میں پھر جانے پہچان سے وہ تو
کیونکہ جو جنوری کے سیشن ہی تو ہیں ابھی ان کے ایگزام ہوئے ہی نہیں ہے اس کے بعد کچھ ایسا نکلا ہی نہیں ہے
جنوری کے ہے دسمبر میں پیپر ہو جائیں گے اس میں پوری ایک سال کا ڈپلوما ہو جائے گا اور بی اے کے پیپر لگ گئے ہیں
ہاں ہاں اس سے پہلے ہو گیا نا ایک سال پہلے دسمبر میں لگے تھے اور اب یہ نہیں بار ہے کیوںکہ میں بھی ایی سی کر رہا ہوں
ہ ہگنو سے ہی میں کر رہی ہوں دھول پور والی کالج ہے نا ہگنو وہیں سے
ہاں ہاں ہاں وہی بی
ابھی تو میرے اسائنمنٹ وغیرہ بن رہے ہیں آپ کی نہیں بن رہے میں بنا رہی ہوں ابھی نہیں بنے ہیں میں خود بنا رہی ہوں اپنے ہاتھوں سے
ہاں بڑھیا ہے بڑھیا تو اس کے لیے جو بتا رہی تھھی فائلس وغیرہ وہ پی ڈی ای وغیرہ وہ کہاں سے ارینج کی ہیں آپ نے
پیڑے وغیرہ میری ایک میری بوا جی کی ایک فرینڈ ہے نا اس نے دیے تھے
اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے اگر نہیں ہو تو پھر میے سے بھی لے لینا میں بھی یہی کر رہا ہوں کوئی دقت نہیں ہے
آپ کو مطلب کہ آپ کے پاس اس اس ایئرس کے ہیں یا اگلی والی کے ہیں
اسی کے ہیں دو ہزار چھبیس کے ہی ہیں
اچھا چھبیس کے ہیں میرے پاس تو جو اگلی والی ہے نا اس کے ہیں
تو اس سے وہ تو پھر ریجیکٹ ہو جائیں گے
تووجیکٹ ہو جائیں گے
ہاں ارے اگر آپ اب کر رہے ہو تو ابھی کی ہونی چاہیے کوشن پیپر اور آنسر دونوں
اچھا تو پھر ہے نا آپ میرا یہ لمبر ہے نا آپ اسی پہ پی ڈی ایف ڈال دینا ٹھیک ہے
جی جی بالکل میڈم آپ نے جی بالکل جیسا کہ آپ کا خادش
اور بتائیے سب اللہ کی خیریت تو سب بڑھیا ہے
جی جی بالکل اللہ کی خیریت بھی ہے اور آپ کی بھی ہے
ہ مری کیس ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ سےی اللہ کی دعاسی ہوتا ہے ا آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں
جی ہم آپ لوگ ب بات باتیں کر سکتے ہیں
تو وہ تو کر ہی سکتے ہیں
ہ ٹھیک ج کیونکہ باتیں کرنے سے بہت کچھ من ہلکا ہوتا ہے اور ایک دوسرے
آپ کی کیا رائے ہے پڑھائی کے بارے میں آپ کو کیسا لگتا ہے
جی جی جی بالکل ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے
ہوں
بالکل کیونکہ پڑھائی بالکل ضروری ہے
کئی گھروں کی آرتھک استھتی سدھر گئی ہے کوئی پلیس والا بن جاتا ہے کوئی آرمی بن جاتا ہے کوئی کچھ کوئی کچھ میں نے بھی پیپر دیا تھا ابھی دللی پولیس کا تو میں رہ گئی ہی دو لمبروں سے
اچھا اچھا بڑھیا ہے پڑھائی کرتے رہو صحیح ہے کوئی دقت نہیں ہے
اب جگہ نہیں ہے نا جگہ نہیں نکلی ہے اب نکلیں گے تو پھر کہیں گے
اچھا اچھا
ہوں
تو ا مطلب یہی ہے کہ پڑھائی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ
ہاں ہماری زندگی کا ہے نصص ہی پڑھائی ہے جیسے ہماری آرھک آرھک ایک منورنجن کے لیے ہماری آرتک زندگی میں ایک فون آ گیا ہے نا ویس ہی ہماری آرتھک زندگی کے لیے پڑھنا بھی بہت روری ہے
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
ہم خود پڑھے لکھے ہوں گے تو کسی کو بھی پڑھا سکتے ہیں ٹیوسن وغیرہ اینی تھنگ اپنے گھروں کے بچوں کو کسی کو بھی اور کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں
جی جی بچے ہوں گے ان کو بھی پڑھا سکتے ہیں
ہاں وہو بھی ہے
ہوں بہت ضروری ہے یہ چیز تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ
ہوں
اور بتائے محترما
کچھ نہیں ہو رہا ہے اور بتائیے آپ کے امی ابو ٹھیک ہیں
جی جی بالکل سبت خریت ہے
ہوں
تو مطلب کیا چل رہا ہے آپ کے جیون میں کیسا چل رہا ہے
جیون تو اچھا چل رہا ہے پر کچھ ایسی آرھک پرستتتی آ جاتی ہیں اس سے من تھوڑا سا ایسا اٹ سا ہو جاتا ہے اور تھنکنگس ہی بٹھ جاتی ہے اور کچھ نہیں ہے
جی جی بالکل کی اوور تھنکنگ جو ہے وہ ہمارے دماغ کا ایک عیسائی ہے لیکن اسے زیادہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پھر ہماری مانسک استتی بھی بگڑ سکتی ہے
ہاں وہ تو ہے ہی پر زیادہ نہیں اتنا ہی نارمل رہتا ہے کوئی زیادہ مانسک استتی نہیں بگڑتی جی
جی جی بالکل
ہوتا ہے وہ ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اللہ کی خریت ہوتی ہے سب جو بھی ہوتا ہے اللہگی موج ہو د ہی میں ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو دوست کیوں د ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے
بالکل بالکل آپ فرما رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے
ہوں آب بڑیا صحی لگ رہی میری بات ہے
ارے آپ مطلب اتنا ایکسپیرنس کل بندے ہو اور اتنے ہوشیاری سے بات کر رہے ہو تو صحیح کہہ رہے ہوں گے
ہی
تم تو ابھی اتنا جانتے نہیں ہے نا آپ کے جتنا
کیوں آپ تو مجھ سے بھی زیادہ ایکسپیریئنس لگ رہے ہو
ارے ایسے کیسے بتائیے دیکھو میں نے تو آپ میں نے تو آپ ہاں ہاں بتاؤ
بولو آپ بتاؤ
دیکھو میں نے تو آپ کی جو پات ہیں ان سے پہچان کے بہت کچھ بتایا آپ بتا سکتے ہو کہ کیا کیسیے بتاؤ ذرا
دیکھو کہ آپ نے میں تو بھی نہیں کنٹ میں نے کل ہی مجھے کل ہی ٹیکس ملا ہے تو مجھے اتنے زیادہ نالج نہیں ہے مجھے تو تھوڑا بہت آپ جیسے ایسےووں سے دھرپ پہ تھوڑا بہت پتا پڑ گیا ہے کہ ایسسی بات کرنی ہوتی ہے ایسے کرنی ہوتی ہے مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں تھا کیسے کیا سبمٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو مجھ سے زیادہ نالج ہے نا پنچیگا میں
ہاں وہ تو ہے بٹ کوئی دقت نہیں ہے آپ مطلب ایز اے فرینڈ مطلب مجھ سے کچھ بھی بول سکتے ہو کوئی دقت نہیں ہے سنا
ہوں آپ ن میرے پاس پی ڈی ایف ڈال دینا ٹھیک ہے پر وہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے دس بارہ پی اور بڑ دی وہ تو اچھایا آپ نے مھے ب تا د یا ورہ میری محنت وسسی چلی جاتی
تو ایک سیکنڈ آپ مجھے بتانا کہ آپ نے کیسے لکھا ہے پھر میں دیکھوں گا کہ آپ نے صحیح لکھایا کہ لط لکھایا ہے نا
ہ میں آپ کو نا وہ فوٹو کھینچ کے ڈال دوں گی اپنے گھر دیکھا ہے میں نا
نہیں آپ بتاؤ گے تبھی تو آؤں گا
نہیں ب میرے فون پہ ڈال دینا گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے
ارے نہیں نہیں گھر بھی آ جائیں گے ایسی کوئی دقت نہیں آپ کے لیے تو
اور سنائیے
بس بس آپ مطلب آپ سے باتیں کر کے اچھا لگ رہا ہے من بہت اچھا سنورا ہے
مجھے یہ بھی آپ سے بات کر کے اچھا لگا خدا حافظ
جی بالکل خدا حافظ میڈم